وعلیکم السلام بھائی جان السلام ععلیکم بولیے نا بھائی جان کیا حال چال ہے سب ٹھیک ہے کیسے کیسے یاد کیے
ہاں سب ٹھیک ہی ہے بھائی جان بہت خوش لگ رہے ہیں
نہیں بھائی جان خوش کہا ہے زندگی جھنڈ ہے پھر بھی گمن اور بتائیے بھائی جان کھانا ہو گیا
ہاں کھانا ہو گیا ہم کناا ہو گیا
ہاں بھائی جان میرا بھی کھانا ہو گیا کیا کھایا بھائی جان آپ
ہم تو س سبزی چاول کھائیں بھائی جان آپ کیا کھائیں
ہم تو کھائےائے بھائی جان چاول دال سبزی اچار گھی مکھن اس کے بعد اس میں تھا آم آم کا اچار کا سبزی بھی تھا بھائی ج آلو پرول کا بھی سبزی تھا چنا کا بھی سبزی تھا پنیر کا بھی سبزی تھا اور چاول تھا باسمتی چاول تھا دال تھا چنا کا دال اور مسوری کا دال اور لہری کا دال تھا ھ اس میں پیاز بھی رکھا ہوا تھا بھائی جان اور اس میں ٹماٹر بھی رکھا ہوا تھا بھائی جان اس میں جیرا بھی رکھا ہوا تھا اور اس میں کیا تھا بھائی جانا شملا مرچ تھا سبزی میں بھائی جائے اور کئی طرح کے مسالے بھی ا جیسے لہسن آدی اس کے بعد تھا اس میں ہلدی چی اس کے بعد تھا
چینی
ہاں بھائی جان آم کا جو اھی کھٹ مٹی ہوتا ہے نا اس میں چینی ڈلاتا ہے بھائی جان
ہ ہاں ہاں
اور اس میں تھا بھائی جان نمک تھا بھائی جان تیل تھا یہی سب تھا بھائی جان اس میں اندر اندر
اچھا بھائی جان
آپ کا کون بنایا بھائی جان کھانا کھیا تو آپ نے بنایا کیا بھ جان
ہاں بھائی جان خچ سے بنا ہے
کیسے بناتے ہیں بھائی جان تو نہیں بتائیے تو ہم کو خود سے بنایا تو
کیا امتچھا
ہاں بتائیے چاول کیسے بنا ہے
سب سے پہلے تو کوکر کو دھو لیے اس کے بعد کوکر کو چڑھائے ہیں اور اس میں چاول ایک ہی ساتھ رکھے ہیں
پانی چول ایک ساتھ نہیں نہ رکھا جاتا ہے بھائی جان اسی لیے اپ کا چاول گل بنتا ہے نکلتا ہے بھائی جان سب جا کے چاول پکتا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی جان
نہیں کوکر میں ویسا بنتا ہے
اچھا تو ککر میں بناتے ہو بھائی جان
جی بھائی
کافی اور اس سے اچھا نیکی والا لگتا ہے بھائی جان کھلا برتن والا
سے تھوڑی جلدی بن جاتی ہے
بھائی جان تم جلدی تو بن جاتی لیکن سواد میں روتی ہے بھائی جان دعا پہ کھیلا پڑ کر
ایسا ہوتا ہے اردو اس سے جلد بن جاتی ہے تو اچھا رہتا ہے کھانے میں
کافی ویست رہتے ہیں بھائی جان جان کی جلدی کھانا بنانے کا چنتا راتی ہے
بھائی جان ہاں اج کے کام رہے
کوئی ایسا ادمی ہوتا ہے جو کام میں تو کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس پھر بھی مطلب کہ جلدی جلدی کام کر کے کھانا بولی نہیں بناتا ہے بھائی جان ہمارے بھی گھر میں بہت لوگ ہیں اس کہ بھائی جان
اور بتائیں نا بھائی جان موسم کس طرح ہے ادھر کا
گھر کا اج کا موسم تو کافی اچھا ہے کل کا موسم میں بہت خراب تھا
اور بارش ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان دو تین دن پہلے بارش ہوا تھا اب نہیں ہو رہی
بارش ہوا تو فائدہ ہوا اس بار ام والے کو لیچی والوں کو
نیچے والے کافی فائدہ ہوگا ام والے
ام گرنے نہ رہی ہے بھائی جان غلطی سے بارش کے کرو
ام تو گرتی ہی ہیں بارش کی کارن
اہم گیر رہی ہے نا
ہاں ام تو گرتی ہے
تو یہ تو گاتے کا بھی گھاٹے ابھی ہے نا بھائی جان
یہ بھی لیکن ا ہوتا ہے لچھی اس سے میٹ ہو جاتا ہے نا باڑی سے
ہاں یہ بھی صحیح ہے اور بتائیے بھائی جان کہ امی جان ابو جان لوگ کیسے ہے سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بھائی جان سب خیریت
گرمی کس طرح ہے بھائی جان گرمی تو بہت ہوگی
اور کل کے مقابلے آج تھوڑی کم ہیں
او رات میں تو بھائی جان موسم کافی پیارا ہوتا ہوگا کافی اچھا ہوتا ہوگا
اور رات میں رات میں بھی گرمی لگتی ہے پھر بھی کم لگتا ہے
اور بھائی جان پستکالیہ نہیں جانا ہے کیا
نہیں بھائی جان پستکالیہ نہیں جانا ہے
کیو
ابھی نہیں جانا ہے بعد میں جانا ہے ابھی کام تھوڑی چل رہی ہے
ا اور بتائیے بھائی جان کیا حال چ پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہی ہے تو
ہاں بھائی جان کافی اچھا چل رہا ہے آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا
ہاں میرا بھی کافی اچھا چل رہی ہے بھائی ج دن بھر میں وہی تین چار گھنٹہ تو پڑ ہی لیتے پستکال میں بھائی جان
کافی اچھا تین چار گھنٹہ بہت ہوتا ہے
جی بھائی جان نہا لیے بھائی جان فریش ہوگا
ہاں پس ہو رہ ہیں
بجے جگتے ہو بھائی جا
ہم
ہاں
نو بجے آٹھ بجے جی
اور جاگ کے کیا کرتے
جگ کے فریش ہوتے ہیں
او اور سوتے کتنا بجے ہے بھائی جان ہاں
فریش ہوتے ہیں
اور سوتے کتنا بجے ہے
سوتے تو دو بجے ہیں
دو بجے سوتے ہیں دس بجے جگتے ہیں نا
ہاں
چلیے آٹھ گھنٹہ مطلب پوری سوتے ہیں اور بتائیے کہ کہیں گھومنے کا پلان بنایا بھائی جان یاترا کرنے کا
ہوو
ہلو
ہاں بھائی جان
آپ کی آواز نہیں آ رہا ہے بھائی جان بولیے نا
ہاں بھائی جان بول رہے ہیں
مسے کہیں گھومنے کا پسند بنا ہے اب پیچھے تو پیھ کی آواز آ رہی ہے تھی تھرا ہ انے کہئیے سائڈ رہنے
ایک م ایک بھائی جان
ا بولیے نا آواز آ رہی ہے اب بتائیے گھومنے کا پلان بنایا کوئی
ہاں گھومنے پ ل پ ن رہ کہاں چلا جائے واٹر پارک جا رہے ہیں
جائیے تو بھائی جان پیسہ ہے جانے کے لیے
نہیں ابھی پیسہ نہیں ہے
تو کیسے جائیے گا بھیا
چلا جائے گا بعد میں
بنا پیسہ کے جانے دے گا اندر
نہیں
تو پھر آپ بول رہے ہیں پلان بنا رہے پیسہ ہے یہ نہیں تو پلان کلا بنا رہے بھائی جان پلان تو بننے سے پہلے ہی بند ہو جائے گا
دوستتے سے ادھار لے لیں گے
ادھار لے کے واٹر پارک جانا اچھی بات نہیں ہے بھائی جان اور بتائیے بھائی جان تو کب خرید رہے بھائی جان
پانچ چھ دن میں کنے والا ہے
سچ میں خریدنا ہے کیا بھائی جان
ہاں بھائی جان
کتنا کا لے رہے بھائی جان کتنا کا قریب
کتنا مطلب ہو جائے کتنا کا لیا جائے
ہم تو سوچ رہے ستر کے قریب لے لے جائے بھائی جان
ستر کا قریب آئی سیون آئے گا کہ آئی فائیو ہی ہو پائے گا
ارے بھائی جان آئی سیون آئی فائیو سے مطلب نہیں ہے جو کام جس چیز ہم لوگ کو جس چیز کا ضرورت ہے وہ چیز ہو جائے تو بہت بڑھیا ضرورت کے حساب سے لیا جائے گا بھائی جان
نہیںی ہو پائے گا
کیا نہیں ہو پائے گا
آئی تھری سے نہیں نہ کچھ ہوگا
ارے تو آئی تھری نہیں ملے گا بھائی جان اچھا مل جاتا ہے آئی سیون بھی مل جائے گا آپ چنتا کیا کر رہے ہیں
آئی سیون کہاں سے ملے
مل جائے گا بھائی جان آپ چنتا مت کیجیے اچھا مل جائے گا تھرٹین جنریشن میں مل جائے گا مونیٹر بنیا لگانا ہے بھائی جان پتا
ہاں منیٹر ب
مطلب بڑھیا جو ڈسپلے پہ دکھے کہ ہاں دکھ رہا اچھا لگ رہا خراب نہیں لگانا کہ لیپٹاپ لے لیا جائے بھائی جان
لیپ ٹاپ کافی مہنگا پڑے گا
ہاں مہنگا پڑے گا تو اس کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں لا سکتے ہیں ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں بیگ میں رکھ سکتے ہیں
تو کہاں جانا ہے
تو مطلب کہ پھر بھی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا تو کب لینا ہے بھائی جان
کب لینا ہے کب لیا جا
ہاں
لیا جائے گا اگلا مہیین میں
اچھا بیس تاریخ ہوگی اب بھائی جان جنوری سے سوچ رہا ہے
جنووری سے
ہاں بھائی انجن بولے مارچ اپریل سے سوچ رہے ہیں کافی دن سے نہیں سوچ رہے کہ لیپٹاپ بولے کمپیوٹر لینا ہے لینا ہے
ہاں سوچ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ہی اچھا رہے گا ہ
ہاں تو جو اچھا رہے کوئی چیز تو لینا ہے تو کب لینا ہے ابھی بتا آپ کو پتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ سوچے ہے کہ نہیں کب
ہاں اگلا منتھ تک
اچھا اگلا مہینے تک لے لیجے گا چلیے تب تو اچھی بات اور بتائیے کہ اور کیا لینا ہے ایک تو کمپیوٹر ہو جائے گا ایک وائی فائی بھی لگوانا ہوگا بھائی جان
ہاں وائی فائی تو سب سے زیادہ ضروری ہے
اچھا وائی فائی کا قیمت ویسے کتنا ہے بھائی جان منتھ مہینے کا
وائی فائی کا منتھلی وہی پانچ چھ سو آتا ہے چھ سو
اب تو مطلب کہ فائیو جی فون میں بھائی جان بڑھیا سے ان مطلب کہ کبھی ختم نہ ہونے والا ڈاٹا مل جاتا ہے کی ایک بار ریچارج کے بعد ڈاٹا ختم نہیں ہوتا ہے
ہاں یہ بات تو ہے لیکن وائی فائی رہتا ہے نا تو یہ نیٹورک سب تھوڑی فاسٹ چلتی ہے
ہاں اچھاھا ٹھیک ہے تو دیکھا جائے گا چلیے بھائی جان اور سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ کا
ہاں سب ٹھیک ہے بھائی جان ہاں سب ٹھیک ہے
امی جان ابو جان لوگ کا سب کا طبیعت خیریت ہے
ہاں سب خیریت ہے اپنا
اور بتائیے کھانا کھا لیے
ہاں کھانا کھا لیے
امی جان ابو جان لوگ کھانا کا لی ہے
ہاں سب لوگ امی جان ابو جان سب کھانا کھا لیے
پودا پیڑ پودا تو لگا لیجیے گا بھائی جان خرید لیے پیڑ پودے لگانے کے لیے
کہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ کون کون سا پودا لیا جائے
اچھا سوچیے گیندا کا پھول لے لیجے پانچ چھ گلاب کا پھول لے لیجے گلابی والا دو اجلا والا گلاب کا لے لیجے گا دو لال والا کا لے لیجے گا اور کیا یہی سب تو اور دو چار مطلب کہ ایک گیندا کا پ ایک آتا ہے میری گولڈ کا وہ بھی لے لیجے گا بھائی جان سورج مکھی کا لے لیجیے گا یہی سب لے لیجے
اور گلدستتی ہے وہ جو کیا ہوتا ہے اس میں کس میں روپا جاتا ہے اس کو
اس کو گملہ میں روپا جاتا
پلاش